ہلو
اللام
السلام علیکم
ہلو اور جناب کیسے ہو
جیسلام علیک بس بڑھیا ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے جی جی آ رہی ہے بولیے فرمائیے
اور
ہیلو
اور پیسے
بس بڑھیا بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرا آھا بلس جی جی اور سنائیے کچھ جی بس پائیے س
ہوں ہوں اور سب خیری ہے ت
سپ خیریت
ہاں
آپ فرمائیے
بس ہ کر رات میں
جی جی ماشاء اللہ ہم بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہی آج کا موسم جی آج کا موسم کتنا ہی سواد ہو رہا ہے تو وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں اب آئی تو ایسا لگتا ہے کہ بارش ہونے والی جی آپ
ہاں ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے ہاں بولیے
جی آج تو موسم ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بارش ہوگی تھوڑی
ہاں ہو بھی سکتی ہے بے شک
جی ویسے نا اس اس ٹائم پہ لوگ پیڑ پودے لگاتے ہیں تو آپ نے بھی کچھ پیڑ پودے لگائے ہیں کیا
نہیں بٹ لگاؤں گا میں ابھی لگانے کا بچار ہے لینے جاؤں گا میں تو نرسری ہوتی ہے نا اس سے نرسری سے لے کے آؤں گا وہاں سے لگاں گا لا کے لگاؤں گا میں
جی جی اگر آپ بھی جائیں تو ہمیں بھی تھوڑا گپت ہوں ب مطلب ہم سے تھوڑا بتا دینا ہمیں بھی کیونکہ ہم بھی پیڑ پودے لینے جائیں گے ہمیں بھی لگاانے ہیں کچھ اپنے
بالکل بھائی جان جاؤں گا تو میں آپ سے گفتگو کر کے ہی جاؤں گا
جی جی تو آپ آپ کی مطلب کوئی جان پہچان ہے ان شاء اللہ کسی سے وہاں پر نرسری میں یا کیسے
ہاں ویسے تو کوئی کچھ خاص ہے نہیں بٹ میرے ماما جی ہیں نا ان کی یہ پہچان ہے تو ان سے بات کر کے ہی جاؤں گا میں تو بتا دوں گا میں تمہیں ابھی
جی جی انشاء اللہ پھر تو تھوڑے سستے بھی مل جائیں گے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اسی لیے تو ہم پوچ رہا تھا کہ اگر آپ کی کوئی جانکاری ہو یا پھر جان پہچان ہو کسی کے تھوڑا ہمیں بھی گفتگ کر کے جانا
ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل میاں کیوں نہیںئی
آج کے ٹائم پہ پیڑ پودوں کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے ان شاء اللہ ہماری جو عوام ہے وہ تو پیڑ پودوں کو کاٹنے میں زیادہ مصروف ہے آج کے ٹائم پہ
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن ہماری ع عوام کو یہ نہیں پتا ہے کہ آنے والا جیون جو بھشیہ ہے اپنا خطرے میں ہے بنا پیڑوں کے اور پیڑ لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے
ارے ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے جرمنی اور یہ یوروپ کے کچھ دیشوں کی جیسے خبر سنی ہوگی کہ ماںپ پر نہا لوگ گرمی کے مارے مر رہے تھے چھ یا سات لوگوں کی تو وہاں پر موت بھی ہو گئی تھی اور وہاں پر لوگوں کو رہا نہیں جا رہا تھا اے سی اور کولروں کی طرف اس طریقے سے بھاگ رہے تھے جیسے کہ نیں تو کبھی انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے ای سی یہ کولر
ہاں وہ گرمی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے نا اب ایک بات بتاؤ بھائی جان اگر پیڑ نہیں رہیں گے تو آکسیجن بھی کہاں سے لیں گے آکسیجن چھوڑو پھر گرمی اتنی ہوگی بہت زیادہ جس کو سہن کرنا ناممکن ہے
ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں لوگ نا آج کے ٹائم پر بھی یہ سمل سمھل نہیں رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بشیہ آنے والا کتنا کٹن ہو جائے گا بنا پیڑوں کے لیکن پھر بھی نہا لوگ بس اپنے پیسوں کے لالچ میں پیڑوں کو کاٹتے ہی جا رہے ہیں انہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے
بائی یہ جو اپنی ہے نا سرکار ہے نا گورمنٹ اس وہ سب سے زیادہ تو وہ کر رہی ہے نا یہ جو کاٹنے کا کام ہے لگانے کا تو دیکھو ایک ایک ہزار کروڑ پیڑ لگانے کے لیے پیسہ آیا تھا بٹ لگا ایک پیڑ بھی نہیں ہے سارا کا سارا پیسہ گورنمنٹ نے ہڑپ لیا گورنمنٹ کا جو کرپٹ کرپٹ متا ہے نا انہوں نے
جی میں نے تو سنا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک کیا ہے رنگ روڈ بنا ہوا ہے تو وہاں پر بتا رہے تھے کہ اس پہ تین کروڑ روپئے کے پیڑ لگائے گئے ہیں لیکن اگر آپ ان شاء اللہ وہاں پہ دیکھو گے پورے رنگ روڈ پہ دیکھو گے تو آپ کو ایک بھی پیڑ نہیں ملے گا اتنا کرپشن ہے ان شاء اللہ پت ہی نہیں یہ لوگ کہاں لے کر جائیں گے اس پیسے کو
کیا بتاؤں بھائی جان ان کو تو اللہ سے ہی معاف نہ کرے
جی جی یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی دل کوش بات کہہ دی میرے دل کی بات
ہاں بٹ کیا ہی کر سکتے ہیں ہم ہاں لیکن آواز اٹھا سکتے ہیں اور اگر آواز اٹھانے والوں کو بھی دبایا جاتا ہے تو
جی وہ تو ہو ہی رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جو جنتر منتر پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نیوز پیپر کے لیے اتنال کے لیے تو ان کو کیا کس طریقے سے پرتاڑت کیا جا رہا ہے ہماری عوام یہ ڈھونڈنے میں بزی ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے اے کوئی جب کھانا کھا رہا ہے اس کے لیے کوئی سو دو سو روپئے خرچ کر رہا ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے اس کو یہ دیک رہا ہے کہ فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے جبک یہ اپنے نیتاؤ کے لیے کچھ نہیں دیکھیں گے کہ ان کو کروڑوں روپئے کے گھر کیسے مل جاتے ہیں ان کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں وہ کہاں سے خرید لیتے ہیں ان کی جو جو مطلب انکم ہے وہ ایک سالو سو کروڑ سے لے سو کروڑ سے ایک ہزار کروڑ کیسے ہو جاتا یہ کوئی نہیں دیکھتا
سب سے زیادہ جو پیسہ ہوتا ہے نا یہ جو پولٹیکل میں ہی ہوتا ہے راجنیتی میں ہوتا ہے اور بھائی جان میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ دیکھو آپ کو جیتا جاتا ہو ادہر دیتا ہوں میں ایکگزامپل دیتا ہوں اپنا ہے نا ایک وہ ہے بداک جسوونت گرجر اچھے سے جانتے ہو گے آپ لوگوں میں تو انہوں نے ابھی ایک کوٹھی ٹٹنا مکان وہ بناوایا ہے کوٹھی بنوائی انہوں نے پورا کا پورا نقشہ اس کا ودیسیی ہے اپنے پاس اپنے اپنے شاید کہیں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا میں نے تو شاید نہیں دیکھا ہے لیکن پورا کا پورا نقشہ ودیشی ہے
جی میں نے وہ سنا ہے کہ انہوں نے ابھی چار منزل کی ایک کوٹی بنوائی ہے جس کا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے ایک روپیہ ابھی نہیں لگایا پھر بھی ان کی چار منزل کی کوٹی بن گئی کیوں کیوںکہ ان کے خود وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ٹیکٹر انیں سے ریلیٹڈ جو سبندت ہوتے ہیں وہی چلاتے ہیں اور ان یہی کارخانے چل رہے ہیں سیمنٹ انشاء اللہ یہی سب چیز
لیکن بھائی جان ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسی سارے اسی کام سے ہو جائے ان کا یہ اس کا نا دیکھو کام کے لیے یہ پیسہ آتا ہے پانچ پانچ کروڑ اس میں سے لگاتے ہیں ایک کروڑ باقی کے چار کروڑ جیب میں ایسا چل رہا ہے بھائی جان
یہ تو بہت گمبھییر مب بات ہے یہ لیکن کیا آئے گی آج کے ٹائم پہ کوئی بولنا ہی نہیں چاہتا ہمیں لگتا ہے کہ ہم فری ہیں لیکن آج بھی ہم غلام ہے فرس فرق اتنا ہے کہ پہلے انگریز لوٹ تھے اب یہ کالے والے انگریز رٹ رہے ہیں جو کہ ہم جسے ہم عوام کہتے ہیں
ہاں لیکن ایک بات بتاؤ نا کہ یہ تو وہ والی بات ہو رہی ہے کہ ایک کسائی ہے کسائی کی دکان پر مرغے ہیں اگر جس مرغے کو کاٹنے کے لیے کالا جاتا ہے نا بس صرف وہی چلاتا ہے اور دوسرا نہیں چل رہا تھا لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کہ کل آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے یہ بھول جاتے ہیں
جی انشاء اللہ اسی لیے تو تعلیم لینا ضروری ہے آج کے ٹائم پہ پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ عوامی نوکری بس مل جائے اور اس کے بعد تو ہم اپنی زندگی چین سے گزاریں گے ے بھائی نہیں تعلیم اس لیے نہیں ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے کہ ہم اپنے آواز جو ادھکار ہے ان کے لیے بولیں ہمیں یہ ملب ہم ہم اپنے جو بھی اپنے ساتھ غلط ہو رہا ہے اپنے ملک میں جو غلط ہو رہا ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ان کو سدھاریں اس کو روکیں
ہاں لیکن آج کل کوئی نہیں چاہتا ہے بس بھائی جان یہی ہو رہا ہے کہ بس ہمارا کچھ لفڑا نہیں ہم سیفیں ہیں بس لیکن بعد میں جو ہوتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہوتی ہیں
ارے وہی تو آج بنا انسان غلامی کی مانسکتا سے باہر نہیں نکل رہا ہے ت کو انشاء اللہ بس پہلے انگریزوں کے غلام تھے اس سے پہلے راجاؤں کے غلام تھے آجمین کالی نیتاؤں کے غلام ہے جو کہ ہمیشہ سفید کو ساخ پہنتے ہیں کپڑے سفید پہنتے ہیں لیکن شام ہمیشہ وہی دو نمبر والے اور بے داغ داک دھبے والے ہی کرتے ہیں یہ
ہاں ان کا تو وہی ارے بھائی جان نیتا نیتا لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ اب ہم پڑھے لکھے وہ تو چاہتی نہیں ہے کیونکہ اب انہیں پتا ہے اگر آپ ہم پڑھے گی لن دے گی تو وہ آواز اٹھائے گی بغاوت کرے گی جو کہ کرپٹ نیتا لوگ کبھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی نا
جی ارے یہی تو اگر آپ کسی کی آوشکتاائیں پوری کر دو گے تو وہ پھرمہیں کیوں پوچھےا جب تک اس کی آوشکتا ہے تبھی تو وہ تمہارے پاس آئے گا اسی لیے تو ہماری عوام نہیں چاہتی گ ہمارے دیکتی جو آبادی ہے جو بھی لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے کیونکہ اگر پڑھ لکھ گئے تو وہ اپنے ادھکاروں کی مانگ کرنے لگ جائیں گے نا اسی لیے امبیڈکر جی نے کہا تھا ماشاء اللہ آپ نے امبیڈکر جی کا نام سنا ہی ہوگا یہ ہمارے انڈیا کے سب سے زیادہ تعلیم لینے والے انسان
ہاں بہت اچھا
تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر دش کی جنتا پڑھ لکھ جائے گی تو نیتاؤں کے لیے ووٹ لینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا
ہاں خطرہ بن جائے گا
انہوں نے انگلش میں کہا تھا ایجوکیٹ ایجوٹیٹ ا ایک اور سبتا ہے ان شاء اللہ ابھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا
اوکے کوئی بات نہیں میا
ہوں
باقی ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ اتنال کتنی بری چیز ہے اس کو بھی ہمارے جو
ہاں دیکھو فی الحال تو نا اس پہ ابھی ایتھنال پہ روک لگ ر لگا رکھی ہے لیکن کب تک روک لگے گی آ پھر اس کو آنا ہی ہے کیونکہ بھائی یہ نیتا لوگ نا جوں انہوں نے ایک بار نیم کوئی بنا دیا کوئی تعلیم لکھ دی تو اس کو نا وہ مانتے نہیں ہیں اس کو ہٹانے والے نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی اس کو لاگو کر ہی دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ مانساء اللہ اس کو جو دو ہزار چودہ میں نا نوٹ بندی ہوئی تھی تو اس کو تو ان وہ بنا بتائے کسی کو خ عوام کو بنا آگاہ کیے کر دی لیکن اس کا کوئی دشپربھو یہ ہوا کہ جتنا پروابلم ہوا تھا نا وہ سارا کا سارا پروابلم غریب عوام کو ہوا تھا نہ کہ امیر لوگوں کو نہیں
جی وہ تو وہ تو ہے ہی ہمارے د میں کیا ہے کہ ابھی ن یہ ٹیکنالوجی کتنی پرابلم ہو رہی ہے ارے ہمارے جو منتری تھے جو کہ یہی پیٹرول والے تھے انہوں نے کیا بولا تھا کہ اگر ہم اتنل ملا دیں گے تو ہمارے جو پیٹرول کے پرائز ہیں جو کہ ابھی چل رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو بیس چل رہے ہیں وہ آ کے پندرہ روپے لیٹر ہو جائیں گے لیکن آج بھی اتنا ملانے کے باوجود بھی اس کی قیمت سیم ہے
بڑی ہے کمی کم ہی نہیں ہوئی ہے بھائی جان کم تو ہوئی نہیں ہے بڑی ہے جتنی ہ
دیک